ہیلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہیں آپ
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ فرمائیں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہم بھی فری بیٹھے تھے آپ بتائیے آپ نے ناشتے میں کیا کھایا
جی ہم نے تو پوہے ہی کھائے ہے اب وہ جلدی بن بھی جاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ وہی کا لیتے ہیں
جی صحیح فرما رہی ہیں ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی کچھ ہلکا پھلکا بن جاتا ہے تو سب لوگ کھا لیتے ہیں تو ہمارے بھائی وغیرہ کو دیکھ ان کو تو لگتا ہے کہ صبح صبح میگی کھانا پسند ہے یہ کوئی ناشتہ ہوتا ہے میگی وغیرہ کھانا یہ تو صحت کو کتنا نقصان کرتا ہے
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اگر ہم میدے وغیرہ کی چیزیں صبح سے ہی کھانا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اپ دیکھا جائے تو میدا تو کسی بھی روپ میں اچھا نہیں ہے ہاں تھوڑا ہلکا پھلکا کھا لیا مہینے ایک مہینے میں تھوڑے ایک دو بار تو چل جاتا ہے لیکن اگر اسی پہ ہم نے اپنا ناشتہ وغیرہ مطلب جو ہماری مطلب دن کی شروعات ہی ہم نے میدے وغیرہ سے کی تو ہمارے صحت کو کتنا ہی زیادہ نقصان پڑے گا وہ ساری چیزیں تو جلدی ہمیں مطلب کوئی طاقت کوئی نیوٹریشن کچھ نہیں دیتی ہے ہمیں
بالکل صحی فرما رہے نہیں کو کیونکہ ہر جگہ دیکھا جائے تو گھروں میں صبح کے ناشتہ میں دیکھا جائے تو پھر کھانا میں دیکھا جائے ناشتہ وغیرہ میں میگی جیسی چیزیں ہی بنتی ہے وہ کافی صحت کو نقصان کرتا ہے
کو جی ہم اب دیکھا جائے تو آج کل کے بچے ایسے ہو گئے ہیں جو کہ پاس ہاں میگی یہ ساری چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور انہیں کچھ اور پسند نہیں آتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی لیے دیکھا جائے تو اب یہ سب کا سیون وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں کھانا چاہیے تاکہ تاکہ صحت وغیرہ اچھا رہے
ا نہیں جی ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اب دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کیفے وغیرہ بے حلال بہت بڑھ گیا ہے جس میں ابھی ہمیں پتا بھی نہیں ہے کون سے ج چلیے کیسے ایک بار کے لیے صحیی بھی بنے ہوں گے کھانا لیکن اب دیکھا جائے تو ہم باہر کا کھانا اتنا کھاتے ہے کون سے تیل میں کون سے پانی میں رہتا ہوگا وہ کھانا تو ہمیں پت بھی نہیں ہے کس کس پرکار کا پانی استعمال کرتے ہوں گے یا کس پرکار کا تیل استعمال کرتے ہوں گے یا کتنی بار اس تیل کا استعمال کیا ہوگا
بالکل صحیح صحیح آ رہی ہے ابتے تو ہم تو وہاں پ کو دیکھنا جاہے نہیں ہے کی سب چیزوں کا استعمال کر رہے شدھ کر رہے کی خراب کر رہے کیونکہ کئی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بیچنے سے مطلب رہتا ہے تو اچھی چیزوں کا جو اپیوگ نہیں کرتے اچھے مسالوں کا اچھے تیلوں کا استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے صحت وغیرہ کافی خراب ہو جاتا ہے کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے عمر میں ہی پاچن شکتی کمزور ہو جاتی ہے تو ان کو کھانا پچنے میں بھی کافی دقتیں ہو جاتی ہے تو باہر کی چیزیں تو اس بچے چوکو کھانے کے کھلانے وغیرہ فرا نہیں چاہیے کیونکہ پانچ ستو کو بھی کافی نقصان کرتا ہے یہ ساری مدے والی چیزیں کھانے سے
جی یہ تو بالکل صحی کہہ رہی ہیں اب اب دیکھیے نا جب ہم ہم چھوٹے تھے یا ہمارے امی ابو کا سمے تھا اس ٹائم پہ تو چیزیں شدھ بھی آتی تھی لیکن آج کل کی کسی چیز پہ تو آپ بھروسہ بھی نہیں کر سکتی وہ پہلے ہی ملاوٹ آتی ہے اب سوچے اب میدا خود پہلے سے ملاوٹی آ رہا ہے تو وہ اور کا نقصان کرے گایں ہمیں
بالکل صحیح فرمارے ہے صحیح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پیسے نا اٹھتے دے دی کرنا چاہیے
صحیح ہے
بالکل یہ سب کھانے پینے کا اتنا دور ہے تو زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ کھانا یہ سب باہر کی چیزیں ہے کھانا تو سواست کو اتنا نقصان کرتا ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی اوبر میں دیکھا یا تو کافی ساری سمسیایں آنے لگ جاتی ہے کئی کئی بال جلنے کی سمس آنے لگ جاتی ہے پیٹ میں درد ہو ہونے کی سمسیایں ہونے لگ جاتی ہے اور چہرے وغیرہ پہ دیکھا جائے تو اس کی بھی کافی زیادہ سمسیایں ہونے لگ جاتی ہے بہت ساری دقتیں ہوتی باہر کی چیزیں کھانے وغیرہ سے پیٹ میں بھی کافی درد وغیرہ ہونے لگ جاتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اب دیکھا جائے تو ہم اگر ہم ان ساری چیزوں کو کے علاوہ اگر ہم صف پھل ول کھائیں گے ہماری صحت کے لیے بھی اچھا رہے گا اور ہمارے مطلب دیکھا جائے تو پیسے بھی کم لگ اس میں اب دیکو ہم نے دو روپے کی کافی آتی ہے یار چلو بہت مہنگی کافی بھی ہوگی لیکن اگر اس کو ہم پی رہے ہیں مطلب کیفے وغیرہ جا کے ہم چار سو پانچ سو روپئے کافی کے لیے دے رہے ہیں اس میں تو ہم کئی دن کا ناشتہ ہم فھل وغیرہ کھا کے ہم پوشٹک آہار کھا سکتے ہیں اس سے جس سے ہماری صحت بھی بنے گی ہماری توچا کے لیے بھی اچھا ہوگا ہماری ا مطلب ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمارے
آنے والے بھشیہ میں بھی اچھا رہتا ہے باہر کی چیزیں جتنا ہوتا اتنا دور کرنا چاہیے کیونکہ آج کال سمے دیکھیے تو ملاوٹی والا سمے ہو چکا ہے شھ کھانوں میں بھی دیکھا جائے تو ملاوٹ ہونے لگ گی کوئی چیز شھ وغیرہ ہے ہی نہیں پہلے کا جو سمے ہوا کرتا تو اس میں ساری چیزیں شدھ وغیرہ ملتی تھی کیونکہ سب لوگ گھر میں اگا وگا لیتے تھے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اب اب دیکھا جائے تو ہمیں بھی مطلب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے لیکن ابھی دیکھیے ب چھکا تو ایسا ہے نا ہمارے خال کے بچے بھی ایسے ہو گئے ہیں
بالکل اب تو جیسا ہو تو لوگ دیکھا دیکھے بھی بہت زیادہ کرنے لگے دیکھا دھی بھی چچ پ ملی مل چزے جا کے کھانے لگ جاتے ہیں مہنگے مہنگے دیکھا جائے تو تو اس سگ میں بھی کافی لوگ بچے جا سے باہر کی چیزیں کھا کر آ جاتے ہیں کئی لڑکیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے شام تو ہونے لگ جاتے ان کو چٹپٹا کھانے سبھی من ہونے لگ جاتا ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی پوری وغیرہ کھانے لگنے لگنے چلی جاتی ہے کھانے وغیرہ
جی یہ تو بالکل صح کہا آپ نے ابھی ایک بار کے لیے اگرپ وہی پانی پوری گھر بنائیں گی تو آپ اس کو سوجی سے بنائیں گے اس کے پوری کو پھر آپ نے خود اس کا مسالہ بنایا ہوگا تو آپ کو پتتا ہوگا اس ساری چیز میں مطلب کیا کیا ڈلا ہے تو آپ کو بھی مطلب اندر سے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا یہ ڈ لے یا اتنا اس کو اس میں تیل نہ ڈ لے وہت ساری چیزیں ہم اپنے آپ سے ناپ توول کے سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں لیکن وہی چیزیں اگر آپ باہر کائیں گے تو کوئی اپنے مطلب سواد کے لیے کیسے کیسے مسالے ڈالے جاتے ہیں اس میں وہ اب وہ تھوڑی کوئی دیکھنے آیا ہے
بالک صح کر ہے پر ایسا بھی ہے کہ مطلب باہر کی چیزیں تو بار بار گھر میں بھی بنا کے نہیں کھانی چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو مسالے وغیرہ جو بھی چیز رہتی وہ تو شھ وغیرہ ہوتی ہی نہیں ہے تو جتنا م تو مطلب گھر کا ہی کھانا کھائے تاکہ سارا پوشٹک آہار وغیرہ ملے کیونکہ باہر کے کھانے میں تو دیکا جائے تو پوشٹک آہار وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے سب چیزوں میں
یہی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور اب دیکھا جائے تو اب دھیرے دھیرے مطلب لوگ دوسرے کلچر کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں ہمارے مطلب ہمارے جو ہماری جو ملک کی جو ہے چیزیں اور ان ساری چیزوں کو کھانے وانے کو چھوڑ چھاڑ کے وہ لوگوں کو صرف باہر کی چیزیں پسند ہے چائنیز کھانا ہو گیا باہر کا اٹالین کھانا ہو گیا بچے لوگ وہ ساری چیزیں جو بہت کررشے توورے اور دیکھا جائے تو ہم نے بھی ایک دن صرف پیزا کھا لیا تھا لیکن وہ اتنا بھاری ہمیں مطلب محسوس کرا دیتا ہے کہ ہم نے ب پتا نہیں کیا کھا لیا ہم پورا دن کچھ اور نہیں کھا پاتے ہیں مطلب اس میں ایسا تیل مسالہ نہیں پتا کیا استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نہیں پتا کیا ہی کھا لیا اور ہم سے کچھ نہ چلا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے اچھے سے نہ کچھ اور کھایا جاتا ہے پورے دن میں
بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوتا پورا سستی آ جاتی پورے شریر میں کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا سونے کا کا من کو ہوتا ہے مطلب آلسی ہو جاتا ہے شریر وغیرہ
جی
اھر بار کی چیزیں تو کھاانی رہ تھی کافی دقتیں ہوتی ہے شریر وغیرہ میں
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے تو ہمیں مطلب دیکھ دھیرے دھیرے مطلب آگے چل کے سمسیا شروع ہوتی ہے ہمیں لنگز انفیکشن ہو سکتے ہیں پھر ہمارے اور کئی مطلب پرکار الگ الگ پرکار کی ہمیں سمسیایں ہو سکتی ہیں ہمارے شریر کو جو ابھی تو اندرونی ہے وہ لیکن دھیرے دھیرے باہر آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہوتی ہے
بالکل صحی کہہ رہ ہے یہ آنی جگہ دیکھا جائے تو پاچن شکتی بھی کمزور ہو جاتی ہے اور یہ پاچن سبچ کمزور ہو جاتی تو گھر کا کھانا وغیرہ بچنے میں بھی کافی سمے لگتا ہے یا کافی دقتیں ہو جاتی ایک بڑی سمسیا ہو جاتی ہے یہ سب یہ سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے
ہوں جی یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مطلب ہم مطلب ہم سے دیکھ دھ کے ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی یہی ساری چیزیں سیکھے کہ ہمیں باہر کا زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے اب ایک مہینے میں ایک مہینے میں ایک دو بار ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن بار بار ہم اس چیز کی عادت نہیں لگا رہے ن ہم اس پہ نربھر ہو رہے اپنے ہر خوش مطلب ہر خوشی کے موقع پہ کہ ہمیں آج یہ چیز کا ہمیں یہ چیز کی خوشی ہوئی ہے تو ہم پارٹی کرنے جا رہے ہیں ہم وہی ساری چیزیں گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم اتنی زیادہ متاب ہماری کوئی کامیابی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ باہر کی چیزیں ہے نا باہر کے جیسے ہی کھانا چاہیے جتنا کیونکہ سارا گھر میں جو بھی کھانا وغیرہ رہتا ہے اس سے کافی اچھے رہتے گھر باہر کی چیزیں کھانے سے چہرہ بھی کافی چہرے کی رونقی بھی چلی جاتی ہے گھر کا کھانا کھانے سے جو پوشٹک آہار وغیرہ رہتا ہے تو شریر کے لیے بھی کافی اچھا رہتا ہے ساری سمسیا وغیرہ دور ہو جاتی کافی اچھے اچھے فل ہے جس کے لیے دیکھا جائے تو آنکھیں بال شریر تچا سب اچھے رہتے جب گھر کا ہم جب شروع کر دیتے ہیں تب
جی یہ تو بالکل سیکھا آپ نے اب دیکھا جائے تو ہم اگر ہمارے کھانے کے ساتھ دہی بھی کاتے تو دہی سے بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں ہمارے پیٹ میں ٹھنڈک رہتی ہے ہم ہماری پاچن سکتی اچھی ہوتی ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماراری دادی نانیوں نسخے وغیرہ میں سکھائےیں وہ ساری چیزیں اصل سائنس میں بھی مطلب بڑی واقف طریقے سے لوگوں نے سرائی ہے اور یہ ساری چیزیں سچ بھی ہیں کہ ہمیں اگر گھر کا کھانا کھائیں گے تو ہماری مطلب وزن وغیرہ بھی نہیں بڑھتا ہے ہم موٹاپا بھی نہیں آتا اور موٹاپے کی وجہ سے ہم نے تو آج کل بہت ساری بیماریاں بھی دیکھی ہیں کہ ایک بار موٹاپا آ گیا تو ہمیں کئی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
بالکل ییک ہے یہ باہر کی چیزیں کھانے سے کافی سمسیا ہوتی اس لیے گھر کی چیزیں کھائائے تاکہ ساری چیزیں ملیں ہمیں اپنے شریر میں جو چیز کی کمی رہتی ہے وہ بھی ساری چیزیں دور ہو جاتی یہ بیماریاں دور ہونے لگ جاتی ہے جب ہم گھر کا کھانا کھانے لگ جاتے ہیں باہر کے کھانے سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہے تو کافی اچھا اپنے شریر وغیرہ کے لیے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کے اتنے سارے عمدہ وچار جان کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے اتنے عمدہ وچار ہے ہمارے گھر کے پوشٹک کھا ا ہر کے
ج ہمیں بھی آپ سے جان کو اچھا لگا کہ آج کے یوا وغیرہ میں بھی اتنی اچھی جانکاری کہ باہر کے ہے جتنا ہو سکے اتنا کم کھائے چلیے آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا
جی ہمیں بھی آپ سے ال خدا حافظ